ہلو
السلام علیکم ک
اچھا
میری مت کروا دیے کوول دو چار کمپلیٹ
ا
میری چار کمپلیٹ کرا دو پھر میں کرا دووں
میں تو ساری کرا رہی ہ تو مجھ سے بول رہے تھا صحی تو الام کرے گا ہ
کی ہوں سدیپ ج تری نہیں ہوئی کیا آگھی
ارے وہ بس کبھی وہ فری ہوتا کبھی میں نہیں ہوتا کبھی وہ نہیں ہوتاڑ ایک دوسرے کے لنکا لگی پڑی سٹھیک ٹائم تو بیٹھی میرا ابم کر دیتی ہوں وہ اٹھا کے کرتا تھا لیکن اب وہ نہیں سکتا کیا
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے زی
کچھ نہیں جی بس آپ کے لائبریری میں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ کا جب
ارے ہمارا انتظار کیا کروں گی تمہارا انتظار سے کوئی اور کمپلیٹ کرنے آ رہی ہے
ج
اور کیا یہ شرمٹ اگلی نم کے پاس چلی جائے یہ ریکارڈنگ کیا وٹ ہے کا موج کیوں
خاموشی کا سبب ہے جی جی جی پلیٹ لے کے بیٹھے ہاں ہاں تووش کا سباب ہے
پوچھے تھ آواز آ رہی ہے میری خراب جائے گیز ن
اچھا اپنی کون کیا بارات میں وہ ہے یہ تو قسم سنم تیری قسم
فائو منتھس ہاف ایند لیفٹ ہ جب کی نہیں
ہ
ج
آواز بڑی دور سے آ رہی ہے کیا نٹ کو ہے کیا
منہ میں موبائل گسالو
ہاں آب آرہی تھوڑی بڑی پیاری سی
یا اللہ سب کی آواز ہے
نہیں ہو سب کیا آواج ہے نہیں سے
جو پوچھ رہی ہے اس کا آنسر دو بس کبھی ملنے کے خاص خوائش کی نہیں تو میں
قسطے
مجھسے
میں نے تو بک بھی کر دیا تھا ہے کیا
کی ہوتی تو شاید کامیاب ہو جاتی تم نے کی نہیں تم نے کبھی اتنی زیادہ کوشش کی نہیں خواہش کی نہیں کہ نہیں ملنا ہے تو ملنا ہے تم نے نہیں کی تو میں نے بھی لائٹ لے لیا
ہو ہو بس کرو یہ لائٹلی لینا ہی صحیح ہے ابھی تک مجھے کسی نے ڈرا دیا تھا کہ سڑ تو کار تو ساے اپنی ہے ہاں
کس نے رہایا تھا
کسی نے ڈرا د ہو کہ میرا میرا بال متان تار چلا ہو جی تو ہم تو بیا ب چل بالم تھاانے دار ج سے چلا رہا ہم تھانے میں چلے جائیں گے لیکن ہم نہیں چاہیں گے ہمارے ایسے کوئی اور تھادے میں آ جا رہا
یہسئیتا ہڈار کا
نہیں میں ڈرا نہیں اصل میں کیوں ڈروں گ بھائی میں تو بولتا ہوں ہاں جی میں تو میں دیوانا دیانا میں دیوانہ میرا ملا لگو
نہیںس اس میں ڈراننے والی بات ہے میں نے جو پڑ تھی وہ بات بتائی
لیکن پھر وہ ج تھا نا ایسی دیوان دیکھیھی نہیں کہ کہیں میں نے
کہ یہ نہیں دیک
ٹھیک ہے میں جانا دی با تیرا میں تو یہ چیز ہے نا میں چاہتا نہیں ورن دیوانگی تو اس قدر بھی ہو جاتی ہے کہ انسان ساتھ سمندر پار آ جاتا ہے
ہوں بالکل
لیکن جب پتاؤ سات سبند میں ساتھ سمان سمانا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا اس کا زمانہ ہے
ایک اچھا سا شر سناؤ تم اردو کا وت ڈیفینیشن ودھ ٹرانسلیشن جو میرے اوپر لکھا ہو کبھی تم نے یا سوچا ہو
کبھی سوچیں گے تو سنائیں گے چلیں اپنا پہچانہ آپ کو بت
کٹ جائیں گے نا گیارہ منٹ سنا ڈالو ایسے ہی تھوڑی پوچھ رہی ہوں میں
لیکن مسئلہ ہی آار کہ کوئی بات ہو تو بتاتا ضرور کوئی پسانا ہوتا تو بتا
سناتا ضرور ہاں شیر اچھا بنانے میں کمپلیٹ کر دیتی مجھے بھی آتی ہے اردو اچ اچھی آتی ہے
کرو پھر کرو بیٹسی
نہیں تم سناؤ میں اس کو کمپلیٹ جہاں پر مسٹیک ہوگی بتاؤں گی
جی مشرا مشرا ملانے میں نا مشرا ملانے میں شرما جا
ہاں ہاں مشرا میں ل لوں گی مشرا ملانا آتا ہے مجھے
اب نہیں آئے گا اب نہیں آئے گا بک اب نہیں آ گا وقت لگے گا بر وقت لگتا ہر چیز میں ابھی وہ معذور آیا نہیں جو ایک گل کو شیر کرنے لیکن کسی پ تھوراس تھاؤ کسی کے چرا سکتے کؤ نہیں پ مراٹیا
یہ جو میں نے لسٹ بھیجی تھی ایک گروپ میں میں نے جو لسٹ جو کراس بنا تھا ان میں سے کوئی آگے بڑھا
میں تو کہتی سب کے آ نشان لگے پڑے تیر کے تمہارے دل کہیں اور لگ جائے اس سے پہلے کام پنجام د تو کہ را بائی کرے کہ وائی کرے کری باجی ہو گیا اس سر میرا کروا دو نم کی کوو میرا کرا ہاں ب رہ
وہ جو ہے پیمنٹ سب کا پروسیس پہ چل رہا تھا اور بہت سے لوگوں کا آ بھی گیا ہے کل لے لیتے ہیں پیمنٹ
میں تو آج ہی کہہ رہا تھا لیکن یہ کمپلیٹ ہاں بالکل بالکل بالکل میں تمہیں دے رہا ہوں چھ سو روپے دوں
ابھی نہیں میں سب کا ایک سھ اسک نٹ پہ لے کے اس کے اس کا ن ڈال دوں گی اس نے کہا تھا اپنے اسکینر پہ لے لینا اور آپ مجھے اپنا حساب کر کے دے دینا ابھی نہیں چاہیے مجھے تو میں سب کا ایک ساتھے لوں گی دڑ دڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھر دڑ دڑ دڑ دڑ د د دڑ ڑ آاں ار جائے گا کچھ میں تو میں تو اچھے ایسا دے چکی تھی
ہ آ ہ
پروف دکھایا تو وہاں سے کی ہو رہا ہو میں نے سب سے پہلے میں نے اپنا نقصان کرایا جب
تو میں تو میں نے بھی د میں بھی دے چکی مجھے تو مجھے تو وہ کسی نے بولا تھا کہ وہاں تو بنا
کیا بولا تھا
کہ تمہارے سے پیمنٹ نہیں لیں گے
ہم تم سے لے کہاں رہے ہیں ایک تو تمہاری جان بچا رہے ہیں دوسرے تمہارے ابا کا چھپا رہے ہیں اب
اور جان ایک بار ارے تمہارے لیے پرسنل تو میںب پانچ سو کو پتی بچا چندر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہے اس چیز کا یار
کیسے میں نے کال ڈیلیٹ کر دیا یار میں نے شیٹ سے
شیٹ سے نہیں نہیں نہیں ڈیلیٹ کر دیا وہ لیکن پ پتا کیا ہے اید اس کو جا چکا ہے اسٹیٹس سے میں نے میں نے شر ملب کھانا ہوبا میں بھی
نہیں ڈیٹا تو اس کے پاس جاتا ہے وہ روز بھائی اس کے پاس اسس ہے وہ تو میری شیٹ نکال کر دیکھتی ہوگی کل خورافات کی میں نے رات میں
ہوں
میں ڈال دوں گی یار اپ ڈیٹ کر دوں گی کہیں کہیں
ڈال دینا سنو سنو ڈال دینا لیکن سنو سنو ڈال دینا لیکن یہ کرنا پیسے کا مسئلہ ہی اس بنا یا نہیں بنا حالانکہ آنا ہے آنا سب کا ہی ہے اتنا مجھے پتا چل گیا پیمنٹ پ ٹرسٹ آ گیا لیکن اگر
کایا
لیکن اس پ تو بلا نہیں
اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ آصف کو میں نے نیا فارم دیا تھا اس وہ اس نے فل کیا ہے تو اس کا مطلب تمہاری پرسنل میں بات ہوئی ہوگی اس کے نالج میں ہے یہ بات میں کیے چھپ پا پاؤں گی نہیں میں ڈال دوں گی شیٹ میں دھوکا ٹھیک نہیں تو وہ تو میں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ وہ کر نہیں پا رہا میں نے آگے مینشن کیا ہے آیا ہے بٹ وہ کر نہیں پارا
بس بس تو اننا کر ہی نہیں پا رہا تو اس کے کہاں سے دوں گا میں
میں اس کے آگے ہر ایک چیز مینشن کر د
سپ ظغ کککززرظںںنن
ج خش
ٹینشن بھی دیتے نا اس لیےئے میرا تو فون تو چارج نہیں ہو رہا ہے پتا نہیں کیوں تمہارے یہاں ایسا ہی
اچھا ہاں بولو ہلو
ہاں جی دو گھنٹے میں ڈلیوری آپ کی لوکیشن پر تھینک یو یوائنٹ سی سی کمپیوٹر
تم نظر رکھنا ہے اس پہ
کس پہ
اسکرین پہ نظر رکھنا ٹائم ہو جائے تو بتا دینا چل ڈالو
نظر تو ن ہمری ایک کال کروا مجھے ہڈ پ ایک ایک کرتے یں نہیں نہیں نہیں تمہاری تو کمپلیٹ کرانے کے لیے بتییرف جمانا پڑا ہے لیکن مجھے تم سے کمپلیٹ کرانی ہے ابنی دو
ہم میں کر دوں گی نا
دو دو کریں نہیں آج ہی کرنی ہے میرے کو ایک رکی
تو مجھے مجھے بھی راض ہی کرنی ہے
ون ٹو ون کریں گے دونوں چلو ون ٹو ٹو ون ون ٹو ون ون ٹو ون اوکے نیکسٹ میرا اور بتاؤ اچھا تو پانی لے بیٹا اور بتے کیسے ہیں آپ کیسے چل رہی ہے زندگانی زندگی یہ کاجر ہے
زندگی جھنڈپا باقی سب کمنڈپان
اور یہ بیٹا ہے
کچھ غط شبص واٹس ایپ نہیں شو ہو رہا ہے واٹسپ پہ ذرا ہیلو بلواؤ ان سے میرے
ہاں کن سے
کیوں نہیں ہو رہا
میں تم سے بولوں
نہیں میں تھوڑا سا بٹیا گئی تھی ٹیلر کے یہاں تو میں تو جاتی نہیں گئی نہیں تو اس کو دقت ہو رہی ہے وہاں پر تو بولے مما آپ ڈیزائن بھیج دو ذرا سا
اچھا چلیے شکریہ آپ کا الحمد للہ ہاں دیکھ رہا ہوں جبھی تک چلیے بول رہا ہوں وہک ڈال
چلو میں ابھی بیک کال کرتی ہوں ٹھیک ہے تم کو اوکے پانچ منٹ دو م ٹھیک ہے
جی
اللہ حافظ
اللہ حافظ کٹ دو کون کا دو